وعلیکم السلام ٹھیک ہو
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے آپ بتائیے آپ ٹھیک ہیں گھر میں سب ٹھیک ہیں
شکر ہے
میرے پیارے بھائی جان میں آج آپ کو صحت کی اہمیت کے بارے میں چند الفاظ چاہوں گا اجازت ہے ہمیں
بالکل بالکل
ہ صحت اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک اگر انسان صحت مند ہو تو وہ اچھی طرح تعلیم حاصل کر سکتا ہے محنت کر سکتا ہے اور زندگی سے لطف اٹھا سکتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے ہیلتھ ازلتھ اچھی صحت کے بغیر کامیابی اور خوشحالی حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہمیں صحت مند رہنے کے لیے غذائیت سے بھرپور غذا کھانی چاہیے صاف پانی پینا چاہیے روزانہ ورزش کرنی چاہیے اور پوری نیند لینی چاہیے صفائی کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے اور اپنے گھر اور آس پاس کے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے جنک فوڈ اور زیادہ میٹھی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے روزانہ چلنا دوڑنا سائیکل چلانا اور باہر کھیلنا ہمارے جسم کو طاقتور اور فٹ رکھتا ہے ہمیں موبائل فون اور کمپیوٹر کا ضرورت سے زیادہ استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ہماری صحت متاثر ہو سکتی ہے
بالکل بالکل درش فرمایا آپ نے ہمیں اپنی صحت کا خاصا خیال رکھنا چاہیے آپ اچھا کھانا کھانا چاہے وہ سب کچھ بھی ہے اچھے سے کرنا چاہیے میں اپنا اپنا ایک پہلا موضوع پیش کرنا چاہوں گا شوہر اور بیوی کے درمیان ہم بستری میں رضامندی
جی جی
شوہر اور بیوی کا رشتہ صرف نکاح تک محدود نہیں ہوتا بلکہ اس کی کی بنیاد عزت بھروسا اور رضامندی پر بھی ہوتی ہے ہم بستری کبھی بھی زبردستی یا کسی ایک فرد کی مرضی کے مطابق نہیں ہونی چاہیے ایسا آپ مانتے ہیں
جی آ یہ بالکل صحیح کہا آپ نے بہت اچھی بات کہ آپ نے حالانکہ کبھی کبھی ہمارا من بہت زیادہ کرتا ہے کہ ہم کہے لیکن ہمیں اس کی رضا بھی اس کا بھی سوچنا چاہیے کہ اس کو کرنا ہے کہ نہیں یا خالی ہمیں ہی اس کی پڑی ہوئی ہے
بالکل اس کے علاوہ دونوں کا دل سے تیار ہونا ا اور ایک دوسرے کی فیلنگس کا احترام کرنا رشتے کو مضبوط بناتا ہے
لیکن کبھی کبھی محیت بھائی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مطلب آپ جاتتے ہیں اور آپ کا جو آپ کی جو بیوی ہے وہ نہیں چاہتی لیکن جب آپ شروع کرتے ہیں یہ کرنا اس کے بعد اس کو دھیرے دھیرے مزہ آنے لگتا ہے جس کے بعد وہ بھی تیار ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی اس کی رضامندی کے نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اس کا لطف بتا سکتے
میررے بھائی ہمیں نام نہیں لینا ہے کال میں
میں نے نام کہاں لیا
آپ نے لیا کوئی بات نہیں ہم میں اگلے موضوع پہ آپ کو پیش کرنا چاہوں گا اور اس کے علاوہ کسی اگر کسی وجہ سے ایک پارٹنر تیار نہ ہو تو دوسرے کو اس فیصلے کا احترام کرنا چاہیے کلی گفتگو محبت اور صبر ہر غلط فہمی کو دور کر سکتے ہیں جب امبستری رضامندی اور محبت کے ساتھ ہوتی ہے تو رشتہ صرف جسمانی نہیں بلکہ جذباتی طور پر بھی مضبوط ہوتا ہے اور دونوں اپنے آپ کو محفوظ اور قریب محسوس کرتے ہیں
واں جی جی بالکل صحیح درست فمایا آپ نے
بالکل
جی میں اپنے اگلے موضوع پہ آنا چاہوں گا جس کا نام ہے علیم اور حکمت
علیم و حکمت اللہ طرح کی بہت بڑی نعمت ہے علم انسان کو صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھاتی ہے جبکہ حکمت اس علم کو صحیح وقت اور صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا اور اسے دوسروں کی بلائی کے لیے استعمال کرنا بھی ضروری ہر کامیاب انسان اپنی زندگی میں علم اور حکمت دونوں کی اہمیت کو سمجھتا ہے علم ہماری سوچ کو وسیع کرتا ہے اور حکمت ہمیں بہترین فیصلے لینے لینا سکھاتا ہے اس کی وجہ سے علم اور حکمت ایک کامیاب زندگی کی بنیاد ہے طالب علم کو ہمیشہ محنت سے پڑھنا چاہیے اپنے استاد کا احترام کرنا چاہیے اور نئی نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کتابیں انسان کی بہترین دوست ہے کیونکہ یہ ہمیں علم اور ر تجربات دونوں فراہم کرتی ہے
بالکل دست فرمایا آپ نے کتاب انسان کی ایک بہترین دوست مانی جاتی ہے اور انسان کو اپنی کتابوں کے ساتھ جب انسان مطالعہ مطالعہ کرے تو انسان کو اس یہ غور کرنا چاہیے کہ ایک دوست کی طرح سمجھنا چاہیے نہ کہ ایک بوجھ کی طرح تو اس سے انسان لمبے ٹائم تک لمبے وقت تک مطالعہ کر سکتا ہے اور اچھے سے بھی پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ میں آپ اپنے اگلے موضوع پہ بات کرنا چاہوں گا
جی
ہم بستری سے پہلے جذباتی قربت اور بھروسے کا کردار
جی
ہم مستری کی اصل خوبصورتی صرف جسمانی قربت میں نہیں بلکہ جز باتی رابطے میں ہوتی ہے
جی
شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی بات سمجھتے ہیں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں اور ہر خوشی اور غم میں ساتھ دیتے ہیں تو ان کا رشتہ مزید مضبوط ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے پیار سے بات کرنا ایک دوسرے کی تعریف کرنا وقت دینا اور احساسات کا خیال رکھنا جذباتی قربت کو بڑھاتا ہے اس طرح ہم بستری ایک زمین ذمہ داری کے بجائے محبت اور سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے بروسہ اور کمیونیکیشن ہر کامیاب شادی کی بنیاد ہوتی ہے شکریہ
جی بہت بہت صحیح بات کہی ہے آپ نے ا میں تو یہی کہوں گا کہ مطلب ہم بستری دل کا سکون ہے
ہاں
جی میں آؤں گا اپنے اگلے موضوع پہ جس کا نام ہے نیک اخلاق نیک اخلاق انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے اچھا اخلاق نہ صرف انسان کی شناخت ہوتی ہے بلکہ اسے ہر جگہ عزت اور محبت بھی دلاتی ہے ایک خوش اخلاق شخص سے ہر کوئی ملنا اور بات کرنا پسند کرتا ہے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے وعدہ پورا کرنا چاہیے اور دوسروں کی عزت کرنی چاہیے والدین استادوں اور بزرگوں کا احترام کرنا ہمارا فرض ہے
یہ ساتھ پیار اور نرمی سے پیش آنا بھی ان اخلاق کی نشانی ہے اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے تو بھی ہمیں صبر اور برداشت سے کام لینا چاہیے غسہ جھوٹ حسد اور تکبر بری آتے ہیں جو انسان کی شخصیت کو نقصان پہنچاتے ہیں ہمیں ان بنیادوں سے بچنا چاہیے
بالکل بالکل دشپروان آپ نے ہمیں نیک انسان بننا چاہیے اور ہمیں ہاں ایک دوسرے کی عزت بھی کرنی چاہیے جیسے کہ آپ نے بہت خوب فرمایا تو میرا اگلا موضوع جو کہ تیسرا موضوع ہونے والا ہے میرا اور آپ کی اجازت ہو تو تو میں پیش کروں
جی جی فرمائیں
نئی شادی شدہ جوڑوں کے لیے ہم بستری سے متعلق غلط فہمیاں
جی
یہ آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور ہر ایک کے لیے بھی ہو سکتا ہے
جی
بہت سے نئی شادی شدہ چوڑے ہم بستری کے حوالے سے مختلف افواہوں اور غلط معلومات کا شکار ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا فلمز اور لوگوں کی سنی سنائی باتیں اکثر غیر وقائد تصر پیدا کرتی ہیں ہر انسان کا تجربہ اور ضرورت ضروریات مختلف ہوتی ہیں اس لیے کسی اور سے اپنی زندگی کا مقابلہ کرنا درست نہیں ضروری ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے کھول کر بات کریں صبر سے قابلے اور ضرورت پڑنے پر مستند معلومات حاصل کرے سمجھداری اور محبت سے ہر غلط فہمی کو دور کیا جا سکتا ہے اور رشتہ مزید مضبوط بنایا جا سکتا ہے شکریہ
جی ہ جی بہت بہت بہترین بات کہی ہے آپ نے آخر میں میں بولنا چاہوں گا جب بچے بلا کر کے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے جسم اور جذبات میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہے اگر ان تبدیلیوں کے بارے میں پہلے سے معلومات نہ ہو تو وہ پریشان یا گھبرا سکتے ہیں جن سے تعلیم انہیں سمجھ جن جن سے جنسی تعلیم نہیں سمجھاتی ہے یہ تبدیلیاں فکر ہے اور ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے اس طرح وہ اپنے جسم کو بہتر طریقے سے سمجھ پاتے ہیں اور اپنا اعتماد بھی بر برکر رکھتے ہیں ہاں ہمیں چاہیے آخر پہ ہم اپنی جسم کی بھی فکر کرے ہم ہم بس طریقے بھی فکر کریں یہ ساری چیزیں بہت ضروری خاص کر کے ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اور ہم مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جنسی تعلیم زیادہ سے زیادہ پھیلانی چاہیے تاکہ وقت آنے پہ ہمیں پت ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہم غلط جگہ نہ گھس جائے
جی بالکل بالکل یہ تو بہت اہم بات بولی آپ آج آج آپ سے بات کی کہ بہت اچھا لگا آپ نے بھی اپنا
چلے گا
اپنا موضوع اپ نے پیش کیا اور اپنی جو آپ کو کہنا تھا ال لاس میں بالکل آپ نے پوری ادائیگ ی کے ساتھ بولا تو آپ کا بےحد شکریہ
جی جی پھر ملتے ہیں پھر کے
اجازت مانگتا ہوں
اللہ حافظ
اللہ حافظ